ہوں
ہلو کھاسی کا دوائی پیو
سچی ہو گئی
ہوں چلو بچہ ہے
اچھا اچھا اچھا
اپ دھونے جاؤ گے دونوں اپ بھی نہیں ہیں ابھی سو لینا اججت سے سوجانا
سب پریشان کر لیتے ہیں کہ کیا ہی کہ ہیں
اور بتائی ہوگیا کھانا پینا
ہاں ہو گیا مند ایک روٹی کھانے کا تو ایک ہی روٹی تھا اس سے زیادہ رات میں برگر بھی لے آئے تھے برگر بھی کھایا پھر وہ کا رہے
ہاں تو آپ تو گئے تو کٹل کی سبزی اچھی بنی گ
ہاں کٹل کی سبزی تو میں نے صبح بنائی تھی تو میں نے گپر میں بھی کھائی تھی ابھی تھوڑی سی رکھی ہوئی ہے کٹوری س ابھی جو میں نے بنایا تھا وہ ابھی بچ گئی ہیں اس
ویسے بھی بھاری ہوتا ہے بیسن ممی تو بناتی ہیں ہمارے یہاں میں بیسن کو یہ ویسے آئے یا یوگا سیکھا ہی نہیں ہے میں نے
اچھا میں تو آج تک ہی میں نے بیسن نہیں بنایا کبھی آتا ہی نہیں
کوئی کھاتا ہے
ہاں اس کے پاپا کا تو بیسن کیوں آپ کو یاد نہیں ہے انہیں بیسن کی سبزی کتتی پسند ہے
اور بیسن کے پتوڑے بھی اچھے لگتے ہیں بھیا کے پتوڑے
ارے وو تو کہو تم ہم لوگ پتہ ہے کیا کرتے ہیں ہم لوگ کم سے کم پانچ چھ پتے کے پھگویا پتوڑے بنا کے رکھ لیتے فریج میں ہفتہ بھر تک کے پکوڑے بن تل تل کے کھائے جاتے ہیں جب تک کہ ان کے بوائل کر کے رکھ لیتے ہیں بھپ
ہاں بوہی وہی ہاں و
ہمم ا پھر جب تک کہ پیٹ میں درد نہیں ہونے لگتا تب تک ہی کھائے رہتے
بنتا ہے ایک بار بنتا ہے اور دو دن چلتا ہے زیادہ نہیں کھا پاتے پیسے ہم لوگ پر بھاری چیز نک سان بڑھجاتی ہے پتا نہیں
ہمارے یہاں اگر بیسن بن گیا تو صبح کھائیں گے پھر رات میں کھائیں گے پھر چکھنے کے ساتھ الگ کھائیں گے پھر صبح ناشتے میں پیک کر کے ضرور ل جائیں گے پھر یہ بچے بھی چائے کے ساتھ پکوڑی ٹائپ سے کاتے ہیں
ہمارے خود ہی چائے کے ساتھ کھائیں گے پ تھوڑا روٹی سبزی کے ساتھ بھی کھا لیتے ہیں
ہمم
تو پھر اسی سے پیٹ بھر جاتا ہے پھر روٹی کھالیکے
ہاں اب پھر ایک ہی بار میں جی اٹھ جاتا ہے پھر نہیں کھانے کا من کرتا ہے
من کرتا ہے بس ہو گیا کام چھوڑو
صحیح بات ہے
بیسن کی چیز ایک ایسی ہے جس سے طرح طرح کی چیز بن کے کھا لی جاتی لیکن ٹیسٹ نہیں جاتا ہے
ٹیسٹ بیسن کا ہی ائے گا دیکھنی ہے وہ گجرات میں ٹوکلا پاپڑا اور پتہ نہیں کیا کیا بناتے ہیں بیسن کا ہی زیادہ تر وایوس ہوتا ہے
ہمم
ہمارے یہ تو وہ بیسن کے چیلے بھی بنتے ہیں بیسن کی سبزی بھی بنتی ہے کڑھی بھی بنتی ہے اور بھی بہت سے آئٹم پکوڑے وکوڑے تو بن ہی جاتے تو پت ہی ہے
بیسن کی تو بیسن کی تو ساری چیز خالی پکوڑے چھوڑ کے سب ممی بناتی ہے ہمارے یہاں ہم نے آج تک نہیں بنائی دس سال ہو گئے مجھے دس سال میں تب تک کہ آج تک میں نے بیسن کی چیز
اکثر بیسن کی بھی اچھی لگتی ہے اور میری ممی مسور کی دال کا کتریا بناتی ہے وہ بھی مجھے بہت پسند ہے اور ٹیسٹی لگتی ہے
مسور کی دال بھی کیسے بنتی ہے
مسور کے دال بھی دھوکے پیسکے پھر اس کو گوری کر کڑائی میں ڈال کے چلاتے رہتے ہیں پکاتے ہیں بیسن میں سے پھر اس کو ٹھنڈا ہونے رکھتے پھر اس کی کتریاں بناتے ہیں وہ بھی بہت ٹیسٹی لگتی ہے
بیسن کی طر ہی بنتی وہ
ہاں ہاں اس پ بہت ہلکی ہوتی ہے اس سے پیٹ میں نقصان بھی تا سب سے اچھی بات یہی لگتی ہے مجھے اس کی اس لیے مجھے وہ بہت پسند ہے میں ممی سے کہ سے ابھی گئی تھی تو میں نے امی سے کہا تھا کہ ابھی ٹائم ہی نہیں ملا بنانے کا انہیں آب کی جاؤ گی ہاں رکشا بندھن پے جاؤں گی تو بنا کے رکھو میں آ رہی ہوں اپنے ساتھ لے کے آؤں گی مجھے بہت پسند ہے ان لوگوں کو مسور کی دال نہیں پسند ہے ہم نے مسور کی دال پے بیسن بہت پسند ہے مسور کی دال بھی اچھی لگ تی ہے
اچھا مصوب مطلب جس دن اس کے پاپا لوگ نہیں رہتے اس دن میرے گھر میں مسور کی دال مونگ کی دال اور اور یے جو کیا بولتے ہیں وہ برے وہ برے کمڑا کی بری
ہاں بری آلو
یے بنتا ہے
مجھے بھی بہت پسند ہے کمیڑو کی جو بری ہوتی ہے وہ اتنی ٹیسٹی لگتی ہے سبزی چاول بہت اچھا لگتا ہے
اس کے پاپا جس دن نہیں رہتا اس دن ایسے ہی بنتا ہے کھانا
اب بھی تو جب یے نہیں رہتے ہیں تو ہم اپنے دن میں مسور کی دال بنا دیں گے ان کے سامنے نہیں بنتی
اچھا
یے نہیں کھاتے مسور کی دال زیادہ مونگ کی دال کی مجھے تہے تہاری بہت پسند ہے تو بناتی ہوں مجھے بہت پسند ہے
پدری پتری
ہاں جیسے لوگ کہتے نا جیسے پیٹ خراب ہوتے ہے تو وہ ویسے بناتے ہیں میں بناتی ہوں تحری کی طرح آلو پیاز ٹماٹر کھڑے مسالے ڈلکے وہ اتنی ٹیسٹی لگتی ہے جا صحیح میں ساری ویجیٹیبل ڈال کے جیسے تحاری بناتے ہیں نا ویسے
تو پھر سو کیوں نہیں رہا میں کاٹو گی تجھے تو بند کر انکھیں مسٹی تجھے پٹائی لگاؤں گی میں جا اماں کے ساتھ بھاگ یہاں سے
کہاں بھگا رہے
کیا اماں کے پاس ہوئیں گی یے
اچھا اماں کے پاس سو جاتی ہے یاد نہیں آتی تماری
یے اماں کے پاس ہی سوتی ہے میرے پاس کون سا سوتی ہے
اچھا بیٹو بیٹو تمہارے
ہاں اللٹا ہے چل جا جے اماں کے پاس سوئیں گی وہ میرے پاس سوئیں گی چل اب سو گئی تیری بہن اب سو تو چل بند کر آنکھے ایک تو یے سوتے نہیں ہیں اور صبح بھی ہم سے پہلے اٹھ جائیں گے
یے سب بچوں میں عادت ہوتی ہے اسکول کے ٹائم پے دیکھنا نہیں اٹھینگے ویسے اٹھ جائیں گے
ہاں ہاں کہے تو رہے ابھی جانا ہے تو اتنی جلدی اٹھ جاتے ہیں ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے تب تو صحیح ہے ابھی جاتے ہیں تو اٹھ جاتے ہیں لیکن جیسے نہیں جاتا اسی دن اٹھ جاتے ہیں
ہمارے پہ بھی ہماری بھتیجی ایسی کرتی ہے
سوچتے تھوڑے دن تو آرام کر لے لیکن نہ مجال ہی نہیں
جیوان میں استری کے آرام نہیں لکھا
بھگوان یہ شادی کیوں کرتے ہیں لوگ
اپنا ٹائم پاس کرنے کے لیے اس کے بعد ہمارا ٹائم پتہ ہی نہیں چلتا کب پاس ہو گیا
آدمی کی زندگی صحیح ہے کالی آؤ کھاؤ چل دو آؤ کھاؤ چل دو یہاں دن میں
زندگی ہے اور یہ تو ہے
جب جاؤ گے تو بھی بناؤ
دیکھو بہار یو پی سمیت بائیس رجیوں میں آدندھی طوفان ادھر بارش کا الرٹ ہے ویسے سمے ہوگیا
ہمم